ہلو ہیلو
ہیلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو
میں اچھی ہوں آپ فرمائیے سب خیریت سے
جی ہاں ہمارے یہاں پہ تو سب خیریت سے ہیں آپ کی آج آپ کی امی جان نے کیا پکایا
ہماری امی نے تو آج ویسے تو ہم ہی کھانا بناتے ہیں تو آج ہم نے صرف دال چاول بنایا کیونکہ اس گرمی میں تو اور کچھ اچھا نہیں لگتا ہے
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو گرمی اتنی بڑھ گئی ہے نا ٹیمپ پریشر اتنا بٹ گیا ہے ماشاء اللہ ہم تو سو بھی نہیں پاتے
جی ہاں مطلب کیا ہی کریں مطلب سوچو ہم اے سی وغیرہ یا کولر وغیرہ میں رہ کے ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے جن کے گھر میں مطلب کولر وغیرہ کے پیسے نہیں ان کو تو اور گرمی لگتی ہوگی
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ اور بتائیے جی کچھ نہیں ہم ابھی بیٹھے تھے ابو جان کے پاس پھر ہم نے سوچا کہ بات جی سے بات کر لیں
اچھا ویسے تو ہم سوچ رہے ویسے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ کتنے سارے فیسٹیول ہوتے ہیں اتنے سارے الگ الگ تہوار ہوتے ہیں
جی بالکل تیوہار انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ خوشی محبت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آتا تین جی
جی آپ صحیح فرما رہی ہیں مطلب جیسے وغیرہ آتے ہیں تو ایک نئی خوشیوں کی لہر ہوتی ہے ہمارے آس پاس
جی بالکل دنیا کہ ہر سماج اور ہر سنسکرتی میں الگ الگ تیوہار منائے جاتے ہیں جو لوگوں کو پرمپراں رواجوں اور تہذیب کی پہچان تین
جی صحیح فرمایا آپ نے کہ مطلب ہر ہر مذہب کے تہوار الگ ہوتے ہیں اور ہر تہوار کا ایک اپنا ہی الگ مانیہتا ہوتا ہے
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو ویسے تیوہاروں کے موقع پر لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں ساد پکوان تیار کرتے ہیں اور اپنے دوستوں رشتے داروں پڑوسیوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں جی
جی یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ مطلب آپ کی باتوں سے میں بالکل تعلق کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں مطلب صرف تہوار کے روز ہی ہوتی ہے سب کے گھر میں اتنی خوشیاں اتنی ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی
ہوں بالکل ویسے یہ موقع لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں جی
یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور دیکھا جائے تو آج کل کی جو زندگی ہو گئی ہے اس میں تو صرف تہواروں پر ہی لوگ کا ملنا جلنا ہوتا ہے
جی ہاں کیوںکہ سب اپنے ملک کو چھوڑ کے پیسوں کے لیے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو بار بار آ بھی نہیں پاتے ہیں اپنے خاندان کے پاس رشتے داروں کے پاس
جی یہ بھی صحیح فرمایا آپ نے کہ کچھ لوگ ملک سے دور ہے کچھ لوگ اپنے گھر سے دور ہیں جو بہت کئی کم موقعوں پر آتے ہیں اپنے دو یاروں سے ملنے یا اپنے پریوار سے ملنے
جی بالکل تیوہار صرف منورنجن کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ و ہمیں محبت انشانیت سہیوگ اور آپسی احترام کا سبق بھی سکھاتے ہیں
جی آپ کے جو مطلب وچار ہے وہ تو زیادہ مطلب بہت زیادہ عمدہ ہے ان ساری چیزوں کو لے کے
جی بالکل شکریہ
اور فرمائیے آپ کیا کر رہے تھے
جی کچھ نہیں ہم نے ہم بھی ایسیے اب عید نکل کے گئی تھی تو ہم ک کپڑے لائے تھے اب ہمارے ابو جان بول رہے تھے کہ ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے پروگرام میں تو پھر اس کے لیے اور ک اڑے لیے کرانے تھ تو ہم ابھی بر کر رہے تھے بھائی جان سے کہ ہم کو ذرا بازار لے چلیں ہم بھی کپڑے لے کے کرائیں گے جی
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے کہ جب تہوار آ کے جاتے ہیں تو ہم لڑکیوں کے لیے ایک نیا کام آ جاتے کہ کپڑے لینے ہیں ان کے ساتھ ساری چیزیں لینی ہے صرف کپڑے لینے ہوتے ہیں تو بھی بات الگ ہوتی ہے ہر کپڑے پہ جوولری یہ وہ سب لینے ہوتے ہیں ہمیں
ہاں زیورات اور پھر ا پروگرام کے حساب سے لباس بھی خریدنے ہوتے ہیں
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے اور جب ہم نے کپڑے لے لیے اس کے اوپر ابایا بھی دیکھو سب دیکھنا پڑتا ہے نا تو یہ والی یہ مشکلات ہمیں پسند بھی آتی ہے کبھی کبھار
تیوہار خاص اتساہ اور آنند کا موقع ہوتے ہیں جبک بڑے اپنے پریوار کے شاید قیمتی وقت گزارتے ہیں جی
جی یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی مطلب کتنے سالوں بعد یا کتنے مہینوں بعد کچھ کچھ لوگوں کو دیکھنے ملتا ہے چاہے وہ دوست ہو یا رشتے دار ہو
جی بالکل کبھی کبھی تو کچھ لوگ بنا دیکھے ہی ان کا حال برا ہو جاتا ہے جی
جی یہ صحی کہہ رہی ہیں آپ اور فرمایا آپ کیا پسندیدہ تہوار کون سا ہے
جی ہمیں تو عید ہی زیادہ پسند ہے اور رمضان کا مہینہ بھی
جی رمضان کے تو پورے مہینے میں الگ ہی رونقیں رہتی ہیں گھر میں
ہاں جی ڈیلی نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں سبھی لوگ
جی وہ تو روزے کا ایک خاص مہینہ ہوتا ہے جس بہت زیادہ چیزیں کھانے بانے کی بنتی ہیں ہم تو پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کب آئے گا
جی بالکل ہم بھی تو انتظار کرتے ہیں اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے جی ہم کو تو
جی روزے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے کیونکہ صبح اٹھ کے سحری کرنا ساتھ میں ساتھ میں بعد میں شام کو بیٹھ کر روزہ کھولنا ہی الگ ہی ایک بات ہوتی ہے جو مطلب بہت سالوں بعد یا کوئی آپ کا یار دوست بہت سالوں بعد آپ کے ساتھ آیا تو وہ اور اچھا لگتا ہے
جی بالکل تیوار ہمیں اپنی سنسکرتی اور وراثت جوڑے رکھتی ہیں اور سماج میں میں ایکتا تھ تھا ہم آنگی کو بڑھاوا دیتے ہیں
یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ تہواروں سے کچھ زیادہ ہی مطلب واقف رکھتی ہیں آپ کو ہر چیزوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی پتا ہے
جی ہاں ہم اپنی گلی میں جلوس بھی نکالتے تین ہر چیز کو لے کر کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا میں گھس چک ہیں تو ان کو زیادہ کچھ معلوم نہیں رہتا تو ہم ان کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں جی
جس جلوس کے دوارا تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کس دھرم میں کس قوم میں کیسی چیزیں ہوتی ہیں
جی بالکل اس لیے ہم ہمیشہ ہی جلوس نکالتے ہیں
اب یہ تو آپ نے جلوس کی بات کہ ہی دی ہے تو ویسے آپ کو یاد ہی ہوگا جیسے ابھی محرم کا ایک موقع آنے والا ہے
جی ہاں
اور محرم کے ٹائم پہ تو کتنی زیادہ اچھے سے گھر ہر گھر میں قرآن کانی ہوتی ہے گیارہ دن کی قرآن خانی ہوگی ہر گھر میں وہ موقع بھی مطلب بہت مشکل سے آتا ہے کیونکہ اس چیز کے لیے بھی لوگ بہت انتظار کرتے ہیں کہ سارے سماج کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو گے اور ایک نیا قرآن خانی پڑھیں گے ایک گھر کے کےلے دعا کی جائے گی
جی بالکل اور ویسے آپ کے گھر سے مسجد کتنی دور ہے جی
ہمارے یہاں سے مسجد زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ہی ایک مسجد ہے ہمارے پورے قوم کے لوگوں نے مل کے بنوایا ہے یہاں پہ
جی ہاں ہمارے یہاں پہ بھی جسٹ ہمارے گھر کے پاس میں ہماری مسجد ہے تو ہم روزانہ اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارے دل کو کافی سکون محسوس ہوتا ہے جی
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے کہ مسجد وغیرہ پہ جا کے بیٹھنا قرآن پڑھنا یہ ساری چیزیں ہمیں بڑا سکون دیتا ہے
جی بالکل
اس سے ہمیں کئی ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہیں
کہا جی میں بھی پہلے کچھ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی لیکن میں پھر ڈیلی اپنے ابو جان کے ساتھ مسجد جانے لگی تو مجھے کافی نالج بڑی جی میری
جی ایسا کہا جاتا ہے کہ قرآن وغیرہ بہت پہلے لکھا گیا تھا لیکن دیکھا جائے تو اس میں ایسی ساری چیزوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جو آج بھی ہوتی ہے جیسے کہ مطلب آپ کو جی میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی بڑی تکلیف میں ہم بیٹھے اور ہم نے قرآن کا ایک پارا بھی پڑھ لیا تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے مل جا ہے
جی بالکل اس اس لیے ہم تو ہمیشہ ماشاء اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نہ تو کوئی مصیبت میں آئے لیکن ہمیشہ قرآن تو پڑھتا رہے جی
جی انشاء اللہ سب کی مطلب سب کی قسمت اچھی ہو
ہاں یہی ہم دعا کرتے ہیں جی ہمیشہ کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا میں بھی کافی پھنس چکے ہیں جی
جی یہ صحیح کہا آپ نے کہ سوشل میڈیا جتنا دکھنے میں چکا چانند ہے اتنا ہے نہیں
جی بالکل انشاء اللہ لوگ تو اتنا پھنس چکے ہیں کہ کھانا ہی بھول جاتے ہیں اس کے چکر میں
جی یہ تو صحی فرما رہے ہیں آپ
جی ہاں ویسے ہم تو ہمیشہ سے ہی ہر چیز کے لیے دعا کرتے ہیں ماشاء اللہ سے کیا پتا کب کسی کو ضرورت پڑ جائزی ہماری دعاؤں کی کہ
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے ویسے آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا یہ جان کے کہ آپ کو اتنی زیادہ دلچسپی ہے سارے ہر چیز تہواروں پہ آپ جلوس نکالنا پسند کرتے ہیں آپ کے یہاں
جی شکریہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا
اور مجھے تو یہ جان کے خوشی ہوئی کہ آپ کو ابھی نئے پروگرام میں جانا ہے تو آپ کو نئے کپڑے لینے ملیں گے
ہاں جی بالکل اور ہم سب اپنے کزنس وغیرہ بھائی جان بعد جیوں سے خالہ سے ممانی ے سب لوگوں سے بھی ملیں گے
چیز وہ جان کے اور خوشی ہوئی کیونکہ ایسا مطلب تہواروں کے علاوہ ایسیے کسی سے شادی یا کوئی پروگرام میں ملنا ہوتا ہے سارے لوگوں سے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا
چلیے ہم رکھتے ہیں اب خدا حافظ
جی اللہ حافظ